ہیلو ہلو
السلام علیکم آواز نہیں آ رہی
وعلیکم السلام آ رہی آپ کی آواز آپ بولے ہیں
جی میں کتنی دیر سے ملا رہی ہوں آپ کا مل ہی نہیں رہا
بس پتا نہیں کیا اگلے چ آ گیا تھااں
ہوں کچھ نہ کچھ دقت ہو رہی ہوگی پت نہیں اب تو ویسے تو نمبر یاد ہوتے نہیں ہے اب تو میں نے اتنی دفعہ کئی دفعے ملا لیا نا تو م تو یوں ہی نمبر یاد گئے میںے بتاؤ جی اگر دماغ ہلہگ کرا ہے اللہ کا کرم ہے
جی
ہ بتائےت سب ٹھیک ہے پر
جی جی سب ٹھیک بچے ٹھیک کیا آ کے
ہاں بچے ٹھیک ہے بچے کیا ہے بس بچوں نے دماغ خراب کر رکھے باہر جنک فوڈ کھاتے کھاتے
بتائیں یہ تو سب کی دقت ہے
ارے اب تو بکرا ہی چل رہی ہے تب بھی نہیں مان رہے
جی جی جی کیا کہہ سکتے ہیں بچوں کو سمجھانا بھی تو کتنا مشکل
بہت مشکل ہے اگر جراصا غصہ کرو تو منہ بنا لیتے ہیں
جی بھائی
ہوں
آپ باہر کاندونی دیتی اپنے مچ پچ گ
ہوں
بہکہ دیتی تو نہیں انہیں
نہیں مانتے کہاں ہے باہر کا تو کھاتے ہیں بہت زیادہ کھاتے
تو آپ بتائیں ان کے لیے گھر پہ بنائیے کریں نا ان کے باہر سے نہا کھائیں تاکہ
گھر کا ارچ نہیں لگتا ہے زیادہ تر یہ موموز پیزا اور یہ چکن یہ تین چیز فیوریٹ ہے
جی بالکل آج کل تو ہر بچے دیکھے موموز کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ گھر پہ بنانا سیکھ گھر پہ بنایا کریں ان کے لیے
میں نے بنائے تو نہیں کھائے ما سری نگر
جی آپ ایسا کر رہے نا آپ ان کو ٹائٹلی رکھیں ایک دم ڈانٹ کے تو تو یہ مانیں گے بھی
صبح کا ناشتہ اب کراائے اتنے وہ ہو رہے ہیں ویسے اٹھی ہے ہم کیونکہ ہے ن اسکول بند ہو گئے
ہوں
اور اب ٹائم ہی ٹائم ٹیبل اتنا خراب ہو چکا ہے ہمارا بھی اور بچوں کا بھی بچوں کا تو ہے ہی ہے ہی کیونکہ ہم بھی ٹائم ٹیبل سے اٹھ رہے اچھا رہتا تھا اور اب تو بچے بھی سو تو ہم بھی سوتےے ہمن مال پکس ہو جاتے جب تو اپنا ہی یہ تھا نماز پڑھی بچوں کو اٹھایا پھر اپنا کام کررا اتنے بچے آئے وہ فری ہو جاتے تھے ہر چیز سے
تو دیکھیے چھٹیاں پڑ گئی اب تو میں تو کہہ رہی ہوں انیںبھی گھر پہ کھانا بنانا سکھاؤ جب میرے امی کے ہاتھ کا پسند نہیں آیا تو ایک بار خود بنا کے دیکھے گرمی میں کتنا مشکل ہے
وے اتنے بڑے دنے نا چھوٹے چھوٹے نو سال کا بیٹا ہے اس سے چھوٹے
پھر بھی میں تو کہہ رہی ہوں باجی ہےپیں گھر پہ سکھایا
میری بیٹی پ شوق ہے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے اس میں کبھی کبھی تو ایک دفعہ اس نے ایسا کرا پانچ سال کی تھی شاید ہی یا چار سال کی میں نے ایک ویڈیو یہ ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھی کوکنگ کی پتہ نہیں کیا تھا آر ت کی کچھ بنانا تھا تو فون رکھ کے سامنے کچن میں جا کے آٹے میں اتنا پانی بھر کے سارے میں آٹا آٹا کر رکھا
ب اچا تو دیکھے ایسے ہی ہوتے ہیں نادان ایک دم
ہوں
جی بس میں تو یہی کہتی ہوں کہ باہر کا کھانا نہیں کھلانا چاہیے بچوں کا آپ کو پتا ہے آج کل باہر کے کھانے میں کتنی دقتیں ہیں وہ گندے تیل تی م ان بوس
وہ ڈیپ فرائی کر رہے تھے پت نہیں کب کب کہ تیل رہتا ہے ان کا
بالکل بالکل وہی کپ کب کا تیل رہتا اوپر سے سمجان سبزیاں وہ ڈھنگ سے یوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہمیں کیا پتا
پتا بھی نہیں چلتی اصل میں ہمارا گھر بھی گاؤں تو یہ بھی اللہ ب شکر ہے اتنا نہیں ملتا ہے یہ کچھ
یہاں تو کچھ نہیں ملتا میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ توبہ توبہ اتنی بےیکار سبزیاں ہیں اب دیکھے ساری انجیکشن لگی ہوئی سبزیاں ہوئی ہیں اگر آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں خود اگاتے ہیں اپنے گھر پہ کتنی صحی سبزیاں کتنی پوشن والی ہوتی
نہیں ایسی سوچ میں ت رکھو گاؤں میں بھی انجیکشن لگاتے ہیں کھیتوں میں
نہیں میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ وہاں پہ جا کے خود اگاتے ہیں اگر آپ کو پتاہ آپ نے کھانی ہے خود اس کی دیکھ بھال کر رہے تو وہ صحیح ہے نا آپ
ہوں کیونکہ ہمارے یہاں کھیتی ہوتی یہ ہمارے کھیت ہیں تو جو ہمارے دیو اور بھی سب ہیں یہ سب کھیتی کرتے ہیں تو یہ تو یہ بھی ڈالتے ہیں انجیکشن
جی پر دیکھیے نا کتنی میں تو میں تو ابھی ہاسپٹل ہوگی آئی تھی اپنے باڈی چیک اپ کے لیے میں نے وہاں پہ دیکا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے اپنے پیٹ کی پریشانی لے کے آئی یا اللہ بخشے ہون رحم بک دیکھے کتنا پیٹ خراب ہوا ہوا تھا ان کا میں تو سن کے ہی حیران کسی کو یہ دقت کسی کو ایسی دقت ہے بڑی آھ میں دقت آ گئی ہے اب بتائے کتنی دقت والی بات ہے
یہ بہت دقت ہو رہی ہے ویسے پیٹ میں انیں انہیں کی وجہ سے ہو رہی ہے
میں تو کہہ رہی ہوں باجی ابھی آپ بچے چھوٹے انیں باہر کی عادت نہ ڈالیں انیں چاہے ڈانٹے یا مارے تھوڑا بہت تو یہ سمجھیں گے کہ نہیں ہمیں باہر کا نہیں کھانا انیں وہ ویڈیو دکھائے کہ ابھی تو آپ نے سنا ہوگا یہ نیوز آئی تھی جس میں اس کا بچے لڑکی کا پیٹ کاٹنا پڑا اس میں کتنا میدا کتنی فنگس لگی پڑی تھی پیٹ میں جی ان ایسی باتوں سے ڈرائے تاکہ یہ سمجھیں
میں نے تو ویڈیو بھی دکھائی تھی جیسے اے آئی یہ ویڈیو نہیں بن رہی کہ بریڈ کھانے سے یہ ہو یہ م نےا کھانے سے اتنی گندگی آتی ہے اچھے پھل کھاؤ گے تو تو اتنے اچھے لگو گے تو ب ویڈیو بھی میں نے دھا دکھا کے میں تھک چکی ہوں
پھر تو بعد جی دیکھے آ کو انہیں برا نہ مانے پر ان کو ہاتھوں سے ٹائٹ کرنا پڑے گا میں سچ بت
ہاں یہ تو آپ نہیں ہاتھوں سے ٹائٹ تو میں کر دیتی ہوں
جی
مگر پڑھائی کے اوپر
نہیں نہیں دیکھے باقی چیزیں بھی ہیں اگر یہ ڈھنگ سے کائیں گے پیئیں گے نہیں تو پڑھائی کیسے کر پائیں گے آپ خود بتائیں
ہ بادام یہ نہیں کھاتا بادام بھی نہیں کھاتا پتا ہے ایے دے دو کچھ دے دو یہ کھاتے ہی نہیں پت نہیں کیسی آ بچہ ہے
بس آپ پھر ڈانٹے ہیں ن نہیں تو زبردستی کھلا ہے میں بتا میں جب چھوٹی تھی میری امی مجھے زبر سست سبزیاں کھلاتی اب دیکھیے بچوں کو ٹیسٹ پسند نہیں آ رہا تو کیا کرے اب کام تو ہمارے ہی ہیں نا ہم نے انہیں کھلانا ہے تو میری امی ان کا الگ الگ یہ چیزیں بنا کے مجھے کھلاتی تھی الگ الگ مسالے ڈال کے تاکہجھے وہ چیز پسند آ ج جواب دیکھے بچوں کو نارملی یہ گیا وغیرہ کہاں پسند ہوتا ہے تو میں نے تو ان سانبر وغیرہ دیتی ہوں تاکہ اس میں زیادہ تر سبزیاں ڈال دی کہ یہ کھا لے وہ کھا لے یہ لوگ میش کر کے آپ دیکے کتنے اتنی ساری چیزیں بن جاتی ہیں بس باہر کا دینے سے سچا کہ انہیں گھر کا کھانا دے وہ بھی صاف ستھرا صاف تیل میں بنا ہوا دھلا ہوا سارا سب کچھ کتنا صحیح رہتا ہے ان کی صحت کے لیے ن سے کچھ تو سن کا پیٹ ٹھیک رہے گا
ایک دال چاول تو کھا لیتا ہے اچھے دریے
جی میں تو میں تو اپنے بچوں کو سردیوں میں بھی ایک ہروڑے کا سوکھ دیتی ہوں تاکہ ان کی ہڈیاں مجبوط ہو جائیں
کھڑونےے کا وہ کیسے بنتا ہے
جی وہ دیکھے وہ تو کافی آسان ہے آپ یوٹیوب پہ بھیہ جائیں گے اس پہ بھی مل جائے گا باقی تو اس میں پانی اور وہ کچھ مسالے ہوتے ہیں وہ میں تو اس میں زیادہ تر وہ ڈال یہ اپنا لسن ہوتا ہے نا میں وہ ڈالتی ہوں سوپ بنا کے ان بچوں کو دیتی ہوں سردیوں میں نے پسند آئے نہ آئے ایک کٹوری ضرور پلاتی ہوں اور سردی میں کم سے کم پانچ سے چھ بار بنا کے پلاتی ہوں انہیں
اچھا
جی آپ بھی ضرور بلاائیں ایسے پسند آئے نہئے جی بہت اچھا ہوتا ہے جی ہڈی ہو کےی لیے بہت اچھا اچھا ورننا تو یہ بچوں کو دیکھیے آج کل یہ وٹامن ڈی کے کتنے کیپسول لے رہے ہیں کہاں یہ کیپسول سے اور یہ سیشے سے کہاں کچھ ہوگا جو ہمارے ٹائم کے کھانوں سے تھا اور جو اب یہ کھانا آ رہا ہے دیکھے کہاں ہی انیں پوشن
نہیں مل رہا ارے باہر جا کے و چپس ک پیے وغیرہ اور اوپر سے کولڈ ڈرنک پلی تو ان کا م کھانا کھا لو نہیں میر پیٹ بھر رہا
جی کبھی کبھی تو دیکھیے چلتے ہے کہ یہ کبھی کبھی بولے کہ ہاں امی ہمیں یہ کھلا دے وہ کھلا دے تو دیکھے ابھی عید تھی باہر جانا ہو رہا تھا روز رات کو بازار جا رہے تھے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تھوڑا بہت کھا لو اگر میں تو کہوں گی اگر میں نے تین دن بھی باہر کھلانا میں نے تین مہی باہر کے کھلاؤں گی ہی نہیں چاہے زضد کرے چاہے روئے
اسپری گو آپ ا
اور کیا اپنے بچوں کو لے کے تو ہونا ہی پڑے گا باجی دیکھ نا آج کل کتنی دقتیں پھیل رہی ہیں پھر کتنی بیماریا پھیل رہی ہ اس میں پیسے دینے سے اچھا ہے اس سے پیسے دینے سے سچا کہ میں گھر پہ انہیں ڈانٹ کے گھر کا کھلا لوں
ہاں یہ بھی سی کہہ رہا ہوں میں بھی کوشش کروں گی آپ نے کون سا سپ بتایا کڑوڑے کا سوپ
جی جی بالکل وہی آپ دیکھیے
ہاں ہاں یوٹیوب پہ میں دیکھوں گی اس سر اس کی ریسیپی اور دیکھتی ہوں مگر اب تو اتنی گرمی پڑ رہی ہے
ابھی تو گرمی ہے ابھی تو مطلب میں گرمیوں میں تو دیکھ نہیں ایک بار سردیوں میں ہی کھلا دو تو پوری گرمی کا کام چل جاتا ہے
اچھا
جی سردیوں میں بھی چلی جاتا ہے پر دیکھیں نا اس کو ایسی چیزیں کھانے سے آپ کی باڈی صحیح چلتی رہتی کہاں وٹامن ڈی کے کیپسول تو یہ سب اچے ہیں ابھی بوڑھے تھوڑی ہوئے ہیں کہ یہ کچھ کھا نہیں سکتے بتا آپ بھی وہی کھائیے گا آپ ابھی میں تو آپ کو بتا رہی ہوں بہت صح سوستھ رہیں گی
جی
جی
رحم کرے کیونکہ ہے نا ہر گھر میں دوائی ہو رہی ہیں
بالکل بالکل آپیکھیں آج کل ہر دیپی کی دوائی ملٹی وٹامن اتنی دوائیاں ہیں بہت دوائیاں وہ بھی صرف یہ باہر گئے کھانے سے
جی اب میں دیکھوں گی سرچ کر کے بالکل بالکل ابھی سرچ کرتی ہوں چلو بات کر کے بہت اچھا لگا اور نہیں ریسیپی ملی مجھے
جی جی بالکل بالکل
کرتی ہوں
جی جی اللہ حافظ